ہ
ہیلو
ہیلو وعلیکم السلام
کیسی ہیں میں بھی خیریت سے ہوں اور کیا کر رہی تھی
کچھ نہیں بس ایک اپنا وہ نا وہ س سل رہی تھی میں اپنا پجامہ سل رہی تھی
اچھا اچھا سوٹ سل لیتی ہیں آپ
جی تھوڑا بہت
سلائی وغیرہ آتی ہوگی آپ کو ہے نہ
تھوڑی بہت آتی ہے بس کر لیتی ہوں اللہ کی اللہ کی رحمت سے کر لیتی ہوں تھوڑا بہت
ماشاء اللہ اچھی بات ہے یہ تو ہمیں تو بالکل سلائی نہیں آتی ہے
جی تھوڑا بہت تو آپ بھی کر لیتی ہوگی
نہیں مجھے تو آتی نہیں ہے سلائی میں ایسے ڈیزائننگ وغیرہ کر لیتی ہوں پر مجھے اسٹیچنگ کرنی نہیں آتی
اچھا
ہوں اور اور بتائیے کھانا وانا ہو گیا باور چی خا نے میں کیا پکا آج آپ کے
آج بریانی بنائی تھی ویج بریانی بنائی تھی
اچھا اچھا بڑھیا بڑھیا ہم نے تو آج بنائے تھے مٹر مشروم بائے بنائے تھے ساتھ میں ساتھ میں روٹیاں بنائی تھیں
روٹی بنائی تھی ساتھ میں
ہ ہ ہ روٹی بنائی تھی ساتھ میں اور میں نے نا سے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے تھی کرنی تھی آج میں نے سوچا کہ چلو ایک بہت ہی اہم موضوع تھا اس پہ میں نے کہا چلو گفتگو کرتے ہیں
جی
وہ موضوع ہے بے روزگاری کا
جی
بےروزگاری اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے ہمارے ملک میں تو نہیں زیادہ سب لوگ اتنے پریشان ہیں اس موضوع کو لے کر کہ یہ بہت ہی بہت ہی اہم مدا بنا ہوا ہے ہمارے ملک میں
جی جی بالکل یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا
جی اور آپ کو پتہ ہے بے روزگاری ہوتی کیا ہے
ہاں یہی ہے کہ مطلب کسی کو پڑھے لکھے بندے کو مطلب کہ نوکری ڈھونڈنا چاہے تو اسے مل نہ پائے تو یہی بے روزگاری ہے اور کیا ہے
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے یہ تو آپ بہت ہی اچھی جانکاری ہے کہ بے روزگاری وہی ہے کہ جب پڑھے لکھے نوز وان ہوں اور ان کو اپنے ہی ملک میں کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کام کرنے کے لیے کوئی ا کام نہیں ملتا ہے کہیں پہ نوکری نہیں ملتی ہے توجہ نہیں دیا جا تا ہے اس کی تعلیم کو تو فر وہ نوجوان بچارے بنا کام کے ادھر ادھر ا فرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں بے روزگاری وہ بے روزگار رہتے ہیں ا ایک تو ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پڑھائی لکھائی نہیں ہے کوئی تعلیم نہیں ہے آپ کو کسی طرح کا کام نہیں آتا ہے آپ کو تب آپ کو کام نہ ملے تو سمجھ آتا ہے لیکن پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ہمارے ملک کے جو نوجوان ہیں اتنی اچھی اچھی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے انہوں نے فر بھی ان کے تعلیم کے توازو نہیں دی جا رہی ہے اور ان کو نوکری نہیں مل پا رہی ہے تو یہ تو بہت ہی اہم مددا بنا ہوا ہے ہمارے ملک کا
جی جی بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا
جی اور اسی چیز کو لے کے میں تو خود اتنا پریشان ہوں اس کو اس مدے کو لے کے میں سوچ رہی تھی کہ ایسے ہی چلتا رہے گا تو کیا بنے گا ہمارے بچوں کا ہمارے آنے والے نوجوانوں کا
جی جی بالکل دیکھو
جی بتائیے
جی
ہیلو
جی ہر طرف تو بے رز بے روزگاری سننے کو ملتی ہے کہیں بھی چلے جاؤ تو وہیں پر بھی بے روزگاری میں سننے کو مل پڑھے لکھے نوجوان ڈگریاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں پر نوکریاں ان کے پاس بالکل نہیں ہے
جی
ہر طرف وہ نوکری کے تلاش میں گھوم رہے ہیں مگر انہیں کام کہیں بھی نہیں مل رہا
جی اور یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ا جو بچوں کے والد ہیں ہم پیرنٹس ہیں بچوں کے وہ اس چیز کو لے کے وہ بھی اتنے صدمہ میں ہے کیونکہ دیکھو ا ا پیرنٹس نے اپنے بچوں کی تعلیم کو لے کر اتنا پیسہ خرچ کیا طۓ ہے اور وہ یہ سوچ کے ان کو اچھی تعلیم اچھے اچھے بڑے بڑے یونیورسٹی کالج میں پڑھاتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھی تعلیم لے گا اور آگے چل کے کام کر کے ہماری وہ کرے گا سیوا کرے گا اور ہمیں اچھے سے کھلائے گا اپنا اپنا فیوچر بنائے گا لیکن جب وہی بچے بنا کام کے گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ماں باپ کے بھی کلیجے وہ بہت ہی ان کا درد بیٹھا ہوتا ہے کہ کب اس کو کوئی کام ملے
جی جی بالکل صحیح کہا تم نے بے روزگاری دیک ہاں آج کے سماج میں ایک بڑی مس مسئلہ بن چکا ہے بہت سا بہت سے نوا نوجوان پڑھائی تو کرتے ہیں ڈگلیا ڈگریاں بھی حاصل کر لیتے ہیں ان امتحان بھی دیتے ہیں انٹرویو میں بھی بیٹھتے ہیں لیکن ان کے باوجود قابیلیت کے مطابق ان کے روزگار نہیں مل پاتا
جی بالکل وہی تو میں بول رہی ہوں کہ یہ اتنا یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے پہلے پہلے یہ خبریں ہم کبھی سنتے تھے تھوڑی تھوڑی تو ہمیں لگتا تھا چلو کہیں کہیں ہوگا یہ کہ بے روز گاری ہے کام نہیں ہے لوگوں کو روزگار نہیں مل رہے لیکن اب تو یہ سب جگہ ہی چل رہا ہے مطلب کہ پہلے یہ ہوتا تھا جیسے ملک میں جو بڑے بڑے شہر ہوتے تھے تو جہاں گاؤں میں یا چھوٹے شہروں میں روز گار نہیں ملتا تھا تو بچے بڑے شہروں میں چلے جاتے تھے کہ چ کی چلو وہاں روزگار مل جائے گا تو ان کا کچھ آگے فیوچر ہو جائے گا اچھا لیکن اب تو بڑے بڑے شہروں میں بھی وہی حال ہے ان کو وہاں بھی کوئی کام نہیں مل رہا ہے تو وہ بچارے کئی بچ چے تو اسی اس میں سوسائڈ کر لیتے ہیں
جی بالکل صحیح کہا آپ نے کئی تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہے اتنی مطلب ان ان کو اتنی پریشانی ہو جاتی ہے
جی
وہ یہ چیزیں کر مطلب سوچ ہی نہیں پاتا کہ ہم آگے کیا کریں گے کیسے کھلائیں گے کیسے پلائیں گے اپنے ماں باپ کو
جی بالکل جہاں ماں باپ اس مسئلے کو لے کے پریشان ہے وہی بچے بھی تو مس اس مسئلے کو لے کے وہ تو الٹا زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے نا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا پیسہ اتنی تعلیم جو ہمیں دلوائی ہے ماں باپ نے تو ہمارے ماں باپ نے ہمارے اوپر اتنا پیسہ ضائع کیا ہے تو اب جب وقت آیا ہے ان کو وہ واپس دینے کا ماں باپ کی سیوا کرنے کا تو ان بچاروں کو روز گار نہیں ملتا تو اس چیز کو لے کے بھی بچے ذہنی ان کو بیماری لگ جاتی ہے تو وہ پھر کئی بچے تو ایسے ڈپریشن میں رہتے ہیں اور کئی بچے تو اتنے زیادہ ذہنی طور پہ ا بیمار ہو جاتے ہیں کہ وہ آتمہ ہتیا تک کر لیتے ہیں
جی جی بالکل صحیح صحیح بات ہے آپ کے
جی اور میں تو یہ کہوں گی کی ہماری حکومت کو چاہیے نا کہ اگر انہوں نے بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹیاں کھولی ہیں تعلیم دینے کے لیے تو پھر وہیں ان کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ ان کو آگے جو بچے پڑھ لکھ کے ڈگریاں حاصل کر کے آگے ج کہاں جائیں گے تو ان کو روزگار کو بھی تو پیدا کرنے چاہیے حکومت کو
جی جی بالکل صحیح بات ہے
کی مطلب چھوٹے چھوٹے روزگار سے لے کے بڑے سے بڑے کمپنیوں میں جاب نکالنی چاہیے جس سے کہ بچے وہاں جا کے نوکریاں کر سکیں اور اپنی قابلیت دکھا سکیں وہاں
جی بالکل
لیکن حکومت تو بس ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہتی ہے تو وہ بچوں کے لیے کچھ ایسا کرتی نہیں ہے کہ بے روزگاری کی جو یہ مسئلہ ہے وہ کم ہو الٹا اب تو جی بالکل اور الٹا اب تو اب دیکھو اتنا ٹیکنیکل زمانہ ا گیا ہے تو یہ جو نئی نئی اے ائی اور یہ سب چیٹ جی پی ٹی یہ سب ا گئی ہے ٹیکنالوجی تو اس نے جو تھوڑا بہت جاب بھی تھی بچوں کی وہ بھی سب اس نے لے لی ہیں کیونکہ اب ہر ایک کام تو اے ائی سے ہو جاتا ہے
جی بالکل صحیح بات ہے ہر کام میں ہر کام میں اے ائی یوز کے یوز کیا جاتا ہے اب کے زمانے میں
جی تو وہ جو بچے تعلیم حاصل کریں گی تو وہ پھر کہاں کام ائے گی ان کی اور ایک میں چاہتی ہوں کہ سرکار جو ہے حکومت وہ اس طرح کے کوئی بچوں کے لیے تعلیم نکالے اس طرح کے کہ ان کو توجہ دے کہ وہ بچوں کو یہ سمجھ ا سکے کہ اگے اب کس چیز میں ہمارا فیوچر ہے تو وہ وہی چیز کی تعلیم حاصل کریں کیونکہ جو پچھلے ٹائم سے جو نوکریاں جو ڈگریاں چل رہی ہیں ان سے تو اب کچھ بن نہیں رہا ہے تو نوجوان بچارے ڈگرریاں لے کر اتنی اونچی اونچی تعلیم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو اگر نوک ری مل رہی تو حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کے کورسز بچوں کو پرووائڈ کرائیں کہ جس میں بچے یہ جان سکیں کہ ہم اگے مطلب کون سا کورس کریں جو ہمیں فیوچر میں کام ائے کیونکہ اب اے ائی کا زمانہ ا گیا ہے تو کتنی نوکریاں تو ایسسی ہی چلی گئی ہیں
جی جی بالکل صحیح کہہ رہی اپ
جی اور اپ کے بیٹے کو ملی کہیں نوکری کے نہیں
جی
میں کہہ رہی ہوں اپ کا بیٹا بھی نوکری کی تلاش میں تھا نا
جی جی وہ تلاش میں لگا ہوا ہے اب کسی سے بات کی ہے اس نے پ د تو دیکھو اب کیا بنتا ہے کوشش تو بچار کوشش تو کر ہی رہا ہے اللہ کی رحمت سے
جی جی الحمد اللہ ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اس کو جلدی سے جلدی نوکری ملے
جی جی
وہ بھی اپ اپ کے لیے اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے آاگے کچھ کرے
جی جی بالکل
چلیے میں بعد میں بات کرتی ہوں اپ سے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا حافظ خدا حافظ